ہیلو
ہیلو
السلام علیکم محت محترمہ
وعلیکم السلام بولیے
آج نہ جانیے کیوں میرے دل میں بہت دیر س تک زندگی کے سفر کے بارے میں سوچتی رہی انسان کتنے خواب لے کر چلتا ہے نا کتنی امیدیں دل میں سجاتا ہے مگر وقت ہر موڑ پہ اسے کچھ نہ کچھ نیا سکھا ہی دیتا ہے کبھی کبھی خوشیاں ملتی ہے کبھی بہت سارے درد ملتے ہیں پورے زندگی کی سوچ ہی بدل جا
کریں
آپ فرمائیے بہن
نہیں
تب یت نہ اسے دور کر دیتی عام زندگی ہے پھر ہر دن کچھ نیا محسوس کرنا کچھ نیا سیکھنا چاہیے زندگی سے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا آپ نے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ انسان کی اصلی خوبصورتی نا اس کے اخلاق پر ہوتی ہے اس کے صبر و جذبات پر ہوتی ہے چہرے کی چمک تو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے مگر اچھے کردار اور میٹھے لہجے کی خوشبو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے
ہوں سبحان اللہ بہن خوبصورت سوچ ہے آپ کی ویسے آج کل لوگ باہری چیزوں میں بھی زیادہ اہمیت لگ دینے لگے کسی کو دل کی صفائی کا احساس نہیں ہے اس کے یہ کم لوگ کرتے ہے جبکہ اصل سکون تو انسانوں سے صحبت میں ہی ملتی ہے جن کے دل صاف ہو تمہیں کیا لگتا ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے دنیا کی تو سب سے بڑی دولت تو میرے خیال سے سکون ہے اگر انسان کے پاس ہر چیز ہو مگر دل میں بے چینی ہو تو وہ چیز ہو کے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کچھ مزہ ہی نہیں رہے گا اور اپنے لوگ اپنے اپنے ساتھ ہو تو کافی سکون ملتا ہے خود کو جیسے کہ ہمیں جنت ہی مل جاتی ہے
ہاں کبھی کبھی میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ انسان پوری زندگی بڑی کامیابی کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے رے مگر آخر میں اسے صرف کچھ سچے رشتے اور دل کے سکون کی تلاشی ہی رہتی ہے اپنا سمجھ
ہاں اور افسوس کی بات یہی ہے کہ لوگ اکثر انہیں چیزوں کی قدر سب سے آخری میں سمجھتے ہیں انسان جب تک اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تب تک کافی اچھا رہتا ہے مگر جب دنیا مگر جو دنیا کی دنیا میں لوگوں کا جو بیہیو دیکھتا ہے تو اسے کافی تکلیف ہوتی ہے
ہوں صحیح کہا کے ایسا ہے کچھ لوگ ہماری زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں مگر اتنی گہری یادیں انہیں عمر بھر یادیں دے جاتے ہیں کہ ان کو اپن کیسا ہے وہ عمر بھر بھلا ہی نہیں پاتے ان کی باتیں ان کا لہجہ ان کی عادتیں سب اپنے دل میں بس جاتا ہے ایسا لگتا ہے نا
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے کچھ رشتے تو صرف نام کے محتاج ہوتے ہیں نا
وں
انہیں کسی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی رشتے کو نہیں ہوتی ہے بس وہ دل سے جڑ جاتے ہیں اور کچھ رشتے انسان کو مشکل وقت میں ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں جب پوری دنیا خاموش لگے تب وہی لوگ امید بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں
ہوں سبحان اللہ آپ کی آپ کی باتوں نے تو دل چھو لیا بہن ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کسی احساس سے اوپر گزر رہے ہوں آج کل لوگ باتیں تو بہت کم کرتے ہیں مگر کیسا ہے دل کے دل سے بات کرنے والے لوگ مجھے بہت کم ملتے ہیں آپ اور آپ کو
ہو لیںفا آ الفاظ تو تب اثر کرتے ہیں جب وہ صرف زبان سے نہیں دل سے نکلے ورنہ تو کچھ شبدوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ان الفاظوں کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے مگر کسی کی خاموشی سمجھ لینا ان کا درد محسوس کرنا یہی رشتہ اصلی ہوتا ہے
ہاں بہن صحیح کہا انسان کچھ لوگوں کے ساتھ بہت جلدی جڑ جاتا ہے
کیونکہ کیسا ہے انہیں دیکھ کر ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک یس احساس رکھنے والے لوگ موجود بھی ہے
ہاں ہمارا ماننا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کے دلوں کو آسانی سے سمجھنا چاہیے مشکل وقت میں بھی اگر ہماری و جہ سے کسی کو سکون ملے کسی کی ادا چہرے کی اداسی دور ہو اور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئے تو مجھے لگے گا کہ اس کے لیے میں نے کچھ بہتر کیا ہے کیونکہ وقت گزر جاتا ہے مگر لوگوں کے ساتھ کیا گیا اچھا برتاؤ ہمیشہ یاد آتا ہے
صحیح بات ہے سچ یاد رہتے ہیں جیب سا سک
محترمہ کچھ باتیں صرف بات چیت نہیں ہوتی بلکہ دلوں کے درمیان بننے والا ایک ایسا رشتہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے بہتر محسوس کرواتا ہے اور جب سامنے والا شخص سمجھنے والا ہو ہو نا تو دل کو کافی سکون ملتا ہے نا صرف گفتگو اور الفاظ ہی نہیں ایک خوبصورت احساس بھی بن جاتا ہے
ہاں جب کوئی انسان ایسا مل جائے جو بنا جج کیے اپنی اس کے خاموشی کو سمجھ لے یا رشتہ بہت تو رشتہ بہت خاص بن جاتا ہے کیونکہ ہر درد الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا احساس صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں
سچ کہا آپ نے یادیں بھی عجیب چیز ہوتی ہے نا کچھ یاد ا یادیں چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے اور کچھ خاموش ہو کر دل کو نم کر دیتی ہے نا انسان وقت کے ساتھ کچھ بھی بھول جاتا ہے اگر جن لوگوں سے رشتوں میں بن جاتے ہیں نا ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عمر بھر یاد رہتی ہے
ہوں صحیح کہا واقع ہی کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی ہے جس میں خاموشی کی بھی باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ ٹھنڈی ہوا چائے کی مہک اور گفتگو انسان کی روح تک سکون دے جاتی ہے شاید اسی لیے لوگ کہتے ہوں گے کہ وقت جذبات اور جذبات کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو آپ کبھی کبھی تو پرانا گانا یا کوئی جگہ یا کسی کا ذکر بھی انسان کو سالوں پیچھے لے جاتا ہے نا جیسے لگتا ہے کہ وہ لمحے بس ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی ڈھل رہے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کچھ پل کے لیے وقت وہی ٹھہر جائے تمہارا کیا کہنا ہے اس پر
میرا بھی یہی کہنا ہے ویسے وقت گزرنے کے لیے نہیں ہوتی بالکل بلکہ انسان دل پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتا ہے یقین مانیے جب باتوں میں احترام جذبات اور سچ چائی شامل ہو تو وہ لمحے انسان کی زندگی کو سب سے حسین لمحوں میں شامل ہو جاتے ہیں چلیے ملتے ہیں بعد میں
چلیے خدا حافظ
خدا حافظ